ہاں ہاں آج کو جو ہمارا ٹاپک رہے گا نا وہ بزنس پلانگ پہ رہے گا ٹھیک ہے اور جو بزنس پلاننگ کا مطلب ہے نا وہ کوئی کاروبار شروع کرنے سے پہلے
جی پہلے پلان کرنا ہوتا ہے
چاہیے کہ ہم کیا شروع کریں کیسے کریں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے اور کتنے پیسے لگیں گے اس کا ہمیں پورا خیال رکھنا ہو ہے کہ نہیں ہے ہاں اور انگریزی میں ایے بزنس پلان کیا یہ ہے کہ نہیں بغر پہل بغیر پلان کے بزنس ایسے ہے جیسے بغیر نقشے کے سفر ہے کہ نہیں
ج
ہاں اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اگلے قدم کیا ہے
جی جی بھائی جان
ہ
ج جی ب بھ جان اور بھجان میں یہاں سے وہ مطلب جو بزنس ہوتا ہے نا بھ جان ہ بجؤ کوئی بھی بزنس شروع کرنے سے پہلے مطلب ایک انسان کو جب بزنس شروع کرتا ہے پہلے اس کے پاس اچھا سا ایک پلان ہونا چاہیے مارکیٹ ہونا چاہیے کسٹمر ہونے چاہیے اور بجٹ کے مطلب بج کا انداز لگانے مطلب لگاتے ہوئے مطلب اس کو اس کو اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے بجن اور اس میں ہوتا بزنس میں ہوتا ہے وجہ کسٹمر کو خوش ہو مطلب کسٹمر کسٹمر جب خوش ہوتا ہے تو بزنس چلاان مطلب بزنس تو تبھی آگے بڑھے گا نا بجن ان کی ان کی مطلب ان کی ضرورتم مطلب سمجھ ان کی ضرورت جو کسٹمر ہوتے ہیں ان کی ضرورت سمجھنے اورچھ اچھے سے سروس ان کو دینا پھر مطلب ان کو ویسی طریقے سے مطلب مطلب ٹریٹ کرنا کہ ہم مطلب ایسے ایسے بولنا کہ کیا مطلب اگر بھائی جان ہم پانچ منٹ کییکھ رہے اگر کوئی کمپنی میں ہم مطلب کمپنی کھول رہے اپنا بزنس سے پہے ہم بولیں گے نا کسٹمر کو کیا ہے کیا نہیں ہے گاڑی کس طریقے سے چ کس طریقے سے نہیں ہے ہے کہ نہیں ب جان کیونکہ وہی جو کسٹمر پھر جو کسٹمر جان مطلب گاڑی لیتا ہے نا تو دوسرا آمی اس سے بولے گا کہ نہیں اس نے گاڑی ل ہے کہاں سے لیا ہے وہ اس سے ب مطلب پوچھتے کہاں سے لی کس نے دی کیسی لائی کیا کیا کیا نہیں کیا پہلے کیا کرتے ہے گ نہیں بجن اور سب سے زیادہ مطلب اہم ہے کہ پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے مطلب جووٹنا بولنا مطلب ہوتا ہے آج کل کے جھوٹ بولنا آج مطلب ہمارے پروڈکٹ سب سے اچھ چے ہیں پھر وہ مطلب جھوٹ بولتے ہیں نا بھچن وہ مطلب پھر جب کسٹمر آتے جب اس کو مطلب سب س سچائی جانتے ہیں تو وہ پھر کسٹمر پھر ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ کمپنی کو پھر اتنا مطلب ٹرسٹڈ نہیں مانتے جتنا مطلب ان کو دلا جی جی بھائی جان پھر ایسے ہی مطلب ایک مطلب بزنس کا بزنس کا لاس
بول ہاں اور بزنس شروع کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے اسی کے مطابق ہمیں بزنس کرنا چاہیے
جی جی
ہاں اور جو جگہ ڈونڈنی چاہے وہاں پر ہمارا جو یہ ہے نا بزنس ہم اسٹارٹ کریں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی جگہ جگہ ا اچھی ہونی چاہیے اور لوگ بھی وہاں پر ہونے چاہیے
جی بھائی ج
ہے کہ نہیں جیسے کہ کوئی سکول ہے اس کے آگے ہمیں ہمیں بک سیلر کا شاپ ڈالا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس کتاب وتاب ہوگی جو وہاں پر بچے پڑھیں گے ان کو تو کتابیں بہت ضرورت لگے گی نا وہاں پر
جی بھائی جان اور گا جی جی ب آگ پڑے گا جی بھائی جان اور ایک میں یہاں پہ بات بولنا چاہوں گا جو آمدانی ہوتی ن اور مطلب آمدنی ہوتی ہے
خرچے اور بھی ہم ریکارڈ رکھتے کتنا خرچ ہوا ہے کتنا نہیں ہوا ہے مطلب وہ ہم سب رکھتے ہیں نا میں نے مطلب بزنس میں پہلے رکھا ہوتا ہے کتنا خرچ ہوا کتنا مطلب آمدنی کتنی ہے اور فور خرچی تو بالکل بھی نہیں کرنی ہوتی ج بھان یکے دیکھو بھ جان جو کچھ بھی پروفٹ ہمیں وہاں سے ہوتا ہے نا بھ ہاں وہ ہمیں پھر سے بزنس میں ہی لگانا ہوتا ہے ھیکب سوچتا اگر اس آگ بحتر کر رہا ہوں اور اس میں مطلب پروفٹ کرلیں گے تو اور مطلب میری کمپنییا آگے بڑھے گی میں میرا کوئی بھی بزنس ہے وہ آگے بڑے گا لوگوں تکن ہاں ہاں ہاں بائے ہے لوگوں تک لوگوں تک اپنے مطلب جو پروڈکٹ ہے پہنچانا بہت ضروری ہے ٹائم پہ کیونکہ سوشل میڈیا ہے آج دکان ہے آج ہاں آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ایک کام اور اس کا زمانہ ہے ج ہاں جیسے کہ او ایل ایکس ہے اس پہ ہم کچھ بھیچتے اور خریدتے بھی ہیں ہیں کہ نہیں ہاں بہت سی ایپ ہے جن پہ ہم کچھ خرید بھی سکتے اور
جی جی اور بائی چانس جو دکان کے اوپر جو بورڈ لگے ہوتے ہیں نا مطلب وہ سب سے زیادہ مارکیٹ میٹگ کرتے مطلب ایک دکان کی وہی بائی جان وہی جان بزنس میں مطلب مطلب جو میں نے دیکھا ہے بزنس میں مطلب پروفٹ تو ہوتا ہے بچن مطلب وہ اتنا مطلب اگر ایک محت ایک انسان مطلب مطلب محنت کریں گے نا ب جان تبھی تو مطلب اس کو کامیابی ملے گی تبھی تو وہ آگے چل کر آگے جل کر وہ بڑی وہ کامیابی حاصل کرے گا اور محنت اس سب سب سے زیادہ صبر ہوتا ہے بزنس میں صبر کرنا ہوتا ہے اس سے انسان دیکھو بھائی جان اگر کبھی کبھی بزنس میں مطلب لاس ہو جاتا ہے نا اسے انسان ایک سیکھ سیکھ ملتی ہے ایک انسان کو کہ میں میں نے کہاں پہ غلط کی کہاں پہ میں نے مطلب کہاں پہ میں نے چھوٹ کر دی وہ بزنس میں آگے بڑھانے کے لی وہاں پہ وہ مطلب دماغ میں رکھتا ہے کہ یہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے یہ غلط کہ
ہاں ہاں لوگوں کو کیا تکلیف ہے اس کے لیے ہمیں جاننا چاہیے جو مسئلے حل کریں گے ٹھیک ہے اسی کے مطابق ہمیں بزنس سٹارٹ کرنا چاہی ڈالنا چاہے
ہ جی بھائی جان
اور مارکیٹ میں پہلے سے کون ہے آپ ان سے ایک چیز بہتر یہ دیکھے کہ نہیں جیسے کہ اگر کوئی مارکیٹ میں پھل بیچ رہا ہو ہمیں اس سے صاف پھل بیچنے چاہیے کیونکہ جو کسٹمرز ہے وہ ہمارے پاس ہی آئےیں گے ان کو جب تازہ پھل ملے گے تو ہم سے ہی لیں گے ہے کہ نہیں ہاں اور بائی چان جو مطلب اکیلے کچھ نہیں ہوتا ہے بائی چ کیونکہ اچھا مطلب اچھے ملازم اور اچھے مطلب اچھے مطلب ا مطلب جو اھے ملازم ہونے چاہے اس میں اچھے مطلب سپلائر ہونے چاہیے بزنس مین ہونے چاہیے اور اور اسی سے مطلب وہ جو بزنس مین ہوتے ہیں کو مطلب آگے بڑھا کے کمپنی کو کیونکہ یہ جو سپلر ہوتی نا بھائی نا
وہی سب کچھ مینیج کرتے ہیں ان کا ان کے اوپر سے اور ایک مطلب جو ملازم ہو وہ سب مطلب سب کچھ سنبھالتے ہیں کیسے کچھ کرنا ہے اور بزنس میں جو مطلب بھائی جان میں دیک مطلب میرے حساب سے بزنس میں مطلب اور ہوتا ہے ہر نقصان مطلب ہر نقصان سے ہم مطلب سیکھتے اور الگ اسٹیپ بنا مطلب بہتر بنانا چاہتے تھے مطلب ب بنانا پھر سیکھ جاتے ہیں ایک انسان ایک نقصان
مان سے اگر بزنس میں چاہی یا کسی اور میں مطلب لاس ہو جاتے ہیں ہاں جی ب اور جو کشمیر میں رہتے ہیں نا وہ بزنس میں کچھ ٹارگیٹ فکس کرتے ہے کہ نہیں
ب
وہ دیکھتے کہ اگر اس سال ہم نے ایک لاکھ کمایا تو دوسرے سال ہمیں ڈیڑھ لاکھ کمانا ہوگا
جی جی
ہاں اور جیسے کہ کچھ دکاندار ہے وہ ادھار بھی دیتے ہیں ایک کہ نہیں اور بیید میں بید میں وہ لوگ جو ان سے کچھ خریدتے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں لیکن اس سے بزنس ہے نا وہ ڈوبتا ہے کیونکہ ادار رہتا ہے نا ہاں
جی ب بھائی جان مطلب آج کل کے زمانے میں مطلب لوگ آپ کو پتہ ہے کیسے ہے مطلب ایک اگر بائی جان بزنس آگے بڑھانا ہوتا ہے ایک انسان کو اس کے لیے مطلب اس کے لیے مطلب کیا کرنا ہوتا ہے بازار میں بازاروں میں جہاں ہوتا ہے لوگوں کو بولنا ہوتا ہے مطلب کیا مطلب دیکھنا ہوتا ہے کیسے لوگ مطلب بولے کیسی چاہیے ان کو مطلب ان کو ان کو مطلب چاہیے گاڑی کیسی چاہیے چ کوئی اور مطلب مطلب کیسی چاہیے ان کو سے مطلب بہتر مطلب سروس سے مطلب ہم آئیڈیا بناتے ہیں انہیں سے کہ ہم کیسے کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے تبھی تو لوگوں کو پسند آئے گا نا بھ جان کچھ جب کچھ بھی ہے مطلب بزنس کھولیں گے بھ جان
ہاں جیسے کہ اگر ہم زیادہ منافع رکھیں گے ج ہاں اور زیادہ کسٹمر ہمارے پاس آئے گے وہ زیادہ بار آئے گ کیونکہ ہم جب اچھا پروڈکٹ کچھ بیچے گئے کہ نہیں جی ب ہاں اس سے تو ہمیں فائدہ ہی ملے گا کیونکہ اگر آج ہمارے پاس ریگولر کسٹمر سوہے ہیں ہے کہ نہیں اگر ان سے ہم دس ہزار روپیہ کماتے
جی بھ جن
تو جیسے جیسے ہمارا بزنس بڑا ہوتا جائے گا ویسے ویسے لوگ بھی بڑھیں گے اگر ہم آج دس ہزار کما رہے ہیں تو تو ہم بیس ہزار بھی کمائیں گے
جی جی ماشاء اللہ اور ہوتا ہے کیا ب ج آج کل آپ دیکھا مطلب دیکھتے آ رہے ہوں گے آپ نے بھی دیکھا ہوگی مطلب جو کم کمپنی ہوتی ہے نا کوئی چاہے میں دو منٹ کے لیے بھی لے لوں ٹاٹا کمپنی ہوتی ٹاٹا کمپنی میں جو امپلائز ہوتے ہیںا بھ جان وہ ج وہ جاتے ہیں مطلب گڑی لے کے جات کسی گاؤں میں جاتے کسی ولیج میں اور مطلب کیا کر ایڈورٹز کر
کرنے جاتی ہے
کہ ہمارے پاس یہ گاڑی ہے یہ اٹھانی ہے آپ کو پھر اس کے فیوچرس دیکھتے ہے جی بھ جان تبھی تو مطلب تبھی تو وہ کسٹمر خوش ہو جاتے ن اس میں اتنے فیوچر یہ میرے کام آ سکتے میرے مطلب آج کل آپ دیکھ سکتے ہو ا جو ہوڈا کا آ رہے ہیں وہ ٹرک وغیرہ آ رہے ہیں ٹاٹا کا ٹرک وغیرہ آ رہا وہ تو ادھر سے ادھر مال پہنچانے میں کتنا ضروری ہے وہ انسان اپنے فائدے کے لیے مطلب وہ گاڑی پھر لیتا ہے کیونکہ اس کو پت ہوتا ہے اس میں میرا فائدہ ہی ہے اور جو بھیجنے والے ہیں ان کو تو وہ تو پتا ہی ہے ان کا بھی مطلب فائدہ ہے اس میں ہے کہ نہیں پ جان
ہاں یہ تو صحیح بات کہی ہے آپ نے ان کو بھی جیسے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے بزنس کون اسٹارٹ کیا ہمیں چھوٹی سے چھوٹی چین سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں ہاں ہمیں دیکھنا چاہی کہ ہم کیا بزنس اسٹارٹ کریں اس کا ہمیں پورا خیال رکھ رنا چاہیے ٹھیک ہے بھائی جان ہاں ٹھیک ہے بھائی جان چلو بیٹھو